ہلو
جی ہاں ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سب کچھ کہہ لیے تھا گھر پہ آپ کے آپ کیسی ہیں بتائیے
جی جی انشاء اللہ سب کہہ رہیے تھے ہمارے گھر میں بس ہم ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہ بس سویرے سویرے اٹھے ہیں تو چائے ناشتہ کر رہے تھے سارے تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی گفت تو وہ چل رہی تھی گھر میں آپ بتائے آپ کے گھر بھی سب کیسے چل رہا ہے سب خیریت ہے امی ابو بچے سب خری سے
جی جی انشاء اللہ سب خیریت سے ہے ہمارے گھر پہ بھی ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اٹھے ہیں سارے بچے اسکول وغیرہ گئے ہیں ہم بھی وہیں بیٹھے اٹھے ہوئے ہیں بس ہوا چل رہی ہے باہر ٹھنڈی ٹھنڈی تھوڑے تھوڑے بوند گر رہے ہیں پانی کے بارش کے باقی سب تو ٹھیک ہی ہے اللہ کے شکرری سے بتائیے آپ اور کیا ہو رہا ہے گھر پہ کیا ایسا چلتا ہے سب کچھ
جی بس یوںی ابھی تو عید کی تیاریاں چل رہی ہیں گھر پہ مت مطلب ابھی عید آنے والا ہے تو وہ اسی چیز کی تیاریاں ہو رہی ہے گھر پہ آپ سے جانتی ہیں عید کی تیاریاں تو کتنے ہفتوں پہلے پہلے سے ہی چالو ہو جاتی تی ہے سب کے گھر میں ہمارے گھر میں بھی وہی ہو رہا ہے بچے کچھ خرید لے رہے ہیں بچے کپڑے لے کر آ رہے ہیں اپنے بچوں کی ممی سوچ ہیں بچوں کی شب پہلے کر د کیونکہ پھر بچے ب آدمی نا پریشان کرتے ہیں بہت زیادہ پھر کچھ لیا نہیں جاتا جب بچوں کی شاپنگ کرنے جاؤ تو ہم نے نا پہلے سے ان کے بچوں کے سارے جوڑے لا کر رکھتیے ہیں
یہ تو بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ایسا ہوتا ہے نا بچے اتنے زیادہ پریش ان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا ہی بتائیں بچوں کو تیوار آنے کا ا اتنا زیادہ وہ رہتا ہے کہ وہ لوگ اتنی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں مطلب ان کو اتنی زیادہ خوشی ہو جاتی ہے تہوہار کہ وہ لوگ پہلے سے ہی ہمیں ہی سب پہلے دلا دو ایسا ہی کہتے ہیں بچے ہم بھی ایسے کرتے ہیں مطلب بچوں کے کپڑے ہم پہلے دلا دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو بھی لینا رہتا ہے ہم بعد میں جاتے ہیں انشاء اللہ کیونکہ پھر بچے نا بچے بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں
وہی تو ہم کہہ رہے کہ بچے مطلب اتنا زیادہ تن کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کچھ لینے کا من ہی نہیں کرتا ہے بالکل بھی ت تو پھر اسی وجہ سے جا ہی نہیں پات مطلب جلدی کی بچے تنگ کریں گے تو پھر ہم چیزیں لے نہیں پائیں گے ہم کو پھر کیا ہے نا تھوڑی سی غصہ لگ جاتا ہے کہ یہاں عید کا تیاری اب عید کی تہوار ہے اس کے بعد اتنی زیادہ لوگ مطلب بچے وہ کر دیتے ہیں پریشان کر دیتے ہیں تو اور زیادہ دقت ہو جاتی ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیں تو عید کا تہوار اتنا زیادہ پسند ہے ہمیں تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے عید کے تہوار کے آنے کی کہ ہمیں پھر اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح جلدی آ جائے تیوار مطلب ان شاء اللہ ہمیں عید کا تہوار میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے رانی کیی
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ عید کی خوشی تو ہمیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے عید کا تہوار خوشی کا تہوار ہے سارے ایک دوسرے سے مل کر بناتے ہیں مطلب شاید سارے لوگ ایک دوسرے سے اس دن گلا ش ا جتنی بھی رہتے ہیں وہ سارے مٹا کر ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں گلے مل کے ایک دوسرے کو عید مبارک کہتے ہیں مطلب انشاء اللہ یہ ساری چیزیں اتنی اچھی ہے سوچی کہ مطلب لوگ اپنے جھگڑے لڑائی ساری چیز چز بھول کر تیوار منانے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ایک دوسرے ا سے ملتے ہیں مطلب یہ ساری چیزیں کتنی اچھی ہے بتائیے
بالکل صحیح فرم رہ آپ آپ کو پتا ہے مطلب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ عید کا تہوار کتنا اچھا ہے ماشاء اللہ میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو کہ مل رہی ہے کہ ہاں ہم عید کا تہوار منا رہے ہیں اللہ تالی ہمارے اتنی زیادہ ہمیں وہ مطلب اتنی زیادہ ہم سے پیر کرتے ہیں کہ سوچے ہم اتنا پیارا تیوار ہم سارے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں کہ عید کا تیوار سب کو ساتھ میں مل کر ہی بنانا چاہیے سارے پ پریوار والوں کو ایک ساتھ ہی بنانا چاہیے سب ایک دوسرے کے گھر جائیں ایک دوسرے سے ملیں بات چیت کریں اس کے بعد ایک دوسرے کے گھر پہ پکوان کھائائے اچھے اچھے یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ اچھی ہے
وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں مطلب اتنی اچھی چیز ہے یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار محبت بانٹ خوشی کا پیغام لے کر آتے ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ اچھی ہے بتائیے اپنی عید کی خریداری کر لی ہے ہم نے بھی تو ہم نے تو ابھی کری ہی نہیں ہے ابھی ہمیں جانا ہے لینے بتائیے آپ کی ہو بھی ہے
جی نہیں ہماری بھی خریداری توب بالکل بھی نہیں ہوئی ہے ہم بھی سوچ ہی ہی رہے ہیں ہمیں جب سمے ملے ہم جائیں گے مارکیٹ پھی سمے ہی نہیں مل رہا بالکل بھی تو کیسے چلے جائیں بتائے ابھی گھر میں کیا ہے بچوں کے اسکول ہیں پھر ان کا دفتر ہے ابھی تو ہم پہلے بچوں کی شاپنگ کریں گے پھر اس کے بعد باقی چیزیں لینے جائیں گی کیونکہ نا پہلے جب تک بچوں کا نہیں لپٹے گا نا اس کے بعد ہمارا کچھ ہو ہی نہیں پائے گا بچے اتنے زیادہ پریشان کر دیتے ہیں
کہ تو بالکل صحیح رہی ہیں آپ مطلب بچے اتنی زیادہ پریشان کر دیتے بچوں کو کیا ہے نا خوشی بھی ہوتی ہے تہوار کے آنے کی وہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے بھائی بہنوں سے ملنے کو مل جائے گا اس کے بعد ان کو کھیلنے کو ملے گا مستی کرنے کو ملے گی نئی نئی چیزیں کھانے کو ملے گی بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے یہ ساری چیزیں ب بچے دیکھ کر نا بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں ہم تو جھوٹ کیوں کہئے ہیں ہم کو بھی بہت خوشی ہوتی مطلب عید کے دن نئے نئے پکوان ک جو بنتے ہیں گھر پہ سارے مہمان آتے ہیں نئے نئے کپڑے جو جوڑے پہنتے ہیں اس میں تو ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے لگتا ہے ہم اس کو مطلب اس پال کو ہم کہیں جانے ہی نہ دیں انشاء اللہ میں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی بتائیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ہمیں بھی اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے ہمیں جو لگتا ہے کہ عید کا تیوار کبھی جائے ہی نا وہ دن وہی رک جائے بس ہمیں جو نا شوق ہے نئے نئے کپڑے پہننے کا اور نئی نئی ملب جے ہماری امی بناتی ہیں اتنی ساری چیزیں ہم بھی بناتے ہیں کھیر ہو گیا عید کے تہوار میں سوئیاں ہو گئی شیر خورما ہو گیا اور بہت ساری چیزیں بنتی ہے ہمارے گھر پہ ابھی ہمیں تو شیر قورمہ کھانا اتنا زیادہ پسند ندھ ہے مطلب ہمارا پسندیدہ ہے وہ ہم تو ساری چیز زیادہ اسے ہی کھاتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ اچھا ل تیرو آپ کو کیا پسند ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ مطلب ہمیں بھی تو اتنا زیادہ پسندہ شیر قورما کھانا ہمارے گھر پہ کچھ بھی بنتا ہے ہم اپنی امی سے پلے کیا دیتے ہیں امی ہمارے لیے الگ سے رگ دیجیے گا ختم نہیں ہونا چاہیے پہلے ہی ہمیں اتنی زیادہ پسند ہے ا پتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ عید کا تیوہار مطلب سب کو ساتھ میں ہی جا کے منانا چاہیے اور ساتھ میں ہی نماز جیسے لوگ کتنا اچھا ہے نا لوگ ساتھ میں ایک ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں عورتیں بھی مطلب ایک جگہ رہ کر نماز پڑھتی ہیں انشاء اللہ کتنی کتنی اچھی بات ہے بتائیے عید ایک تو عید کے دن مہمانوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا تا بتائیے اتنی مطلب میں اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے پورا گھر بھرا بھرا لگتا ہے اور پھر جب سب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کیوں چلے گئے گھر کھانے کو لوگ پھر دوڑنے لگتا ہے ایک دم
بالکل صحیح فرما رہی ہیں یار آپ مطلب گھر اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے عیدوان ا دن کہ لگتا ہے مطلب گھر میں جیسے اتنی جنت آ گئی ہے اتنی رونق آ گئی ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے ماشاء اللہ اتنی سارے لوگ مطلب لوگوں بات کر رہے ہیں الگ ال الگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے ہیں مطلب کھا رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ اچھی لگتی ہے ہم کہہ رہے تھے کہ عید کے جوڑے آپ لینے جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ہی چل دیجیے گا کیونکہ ہم بھی تو بھی جائیں گے دو دن میں تو ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے تو پھر ہم تارے ساتھی چل دیجیے گا
ہاں ہاں یہ تو بالکل سے ہی کہہ رہی ہیں آپ تو پھر آپ ہمیں بتا دیجیے گا ایک بار کال کر کے جب آپ جائیں گی تو ہم بھی چل رہیں گے آپ کے ساتھ کیا بات ہے بتائیے یہ تو بہت اچھا فرمایا ہے آپ نے انشاء اللہ ہم بھی چل دیں گے
جی جی وہی بھی وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دو دن میں جائیں گے تو ہم آ کو کال کر دیں گے پھر آپ ہمارے ساتھ ہی چل دیجیے گا چلیے اب سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ پھر ہم آپ کو ہیں کال پھر اب چلیے گا ہمارے ساتھ
ہمیں بھی اب سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ اب بتا دیجیے گا پھر ہم ساتھ میں ہی چل لیں گے چلیے ٹھیک